کیسے ہو دن بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فون ہی کرلوں
تو وعلیکم وعلیکم السلام یار میں بالکل ٹھیک ٹھاک تم بتاؤ تم کہاں گایا وہ میں بس تمہیں یاد کر رہا تھا بہت اچھا کیا جو فون کر لیا
بس یار تھوڑا گھر گھر کے کاموں میں اور ا پڑھائی میں مستوب تھا تو تم سناؤ گھر میں سب ٹھیک کیسے ہیں امی ابو اور چھوٹ چھوٹا بھائی کیسا ہے
الحمد للہ ا گھر میں بھی سبھی بالکل ٹھیک ہے ابو کل ہی مطلب کہ کہہ رہا تھا کہ تم کافی دنوں سے گھر نہیں آئے تو چھوٹا بھائی تو بس ہر وقت کھیلنے میں لگا رہتا ہے مصروف ہوتا ہے اس کی مطلب کی شرارتوں سے ا پورا گھر پریشان رہتا ہے تمہارا گھر والے کیسے ہیں وہ ٹھیک ہے
ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے وہاں بھی سب فیت سے ہیں میری باجی کی پڑھائ کر رہی ہیں نا تو گھر میں سب ان کو لے کر تھوڑی مصروف رہتے ہیں ابو بھی کام میں بزی ہے یار والوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے سب کی اپنی اپنی مصروفیت کی وجہ سے
ہاں یار یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی لیکن کل شام کو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا تھا اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے گپے مارنا اور گھر والوں کے کے ساتھ ایسی مزہ کہنے کا اپنا ہی مزہ تھا ن ہے نا یار
ہاں یار صحیح بات کہی آپ نے اچھا یار ان سب پرانے دوستوں کا کچھ پتا ہے جو ہمارے س اسکول میں ہوتے تھے کسی سے کوئی رابطہ ہے تمہارا حال میں کہ نہیں
ہ ہاں پرسوں ایک ہی دوست کا فون آیا تھا یار وہ بتا رہا تھا کہ ہمیں کہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے لگ گئے ہیں ایک دوست سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو مل کر ایک چھوٹی سی دعوت کرنی چاہے تاکہ سب دوست سے مطلب کہ ایک ہی بار میں ملاقات ہو جائے بو کیونکہ بہت سارا ٹائم ہو گیا ہے بط کہ ایک دوسرے کو دیکھے ہو سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہو تو بہت دن ہو گئے سب کو مطلب کہ سب کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں تو تھوڑی سی ایک ساتھ کوئی کچھ ٹائم بھی بتا لے ہے نا
ہاں یار بھای یہ بات تو یہ بات تو زبردست کہہ لیا آپ نے مجھے بھی شامل کرنا اس پلان میں دوستوں کے بنا تو زندگی پیکھی لگتی ہے جب تک دوستو کے ساتھ برا ہنسی مذاق نہ ہو دل ہلکا ہی نہیں ہوتا ہے ویسے بھی اس پڑھائی کے چکر میں دوستوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گئے ہیں
بالکل دوستوں کی محفل کا تو کوئی مقابلہ نہیں میرے بھائی تھوڑا اچھا یارا میرا ایک ارادہ بن رہا ہے بن رہا تھا کیوں نہ ہم اس دفعہ کچھ دنوں کے لیے کہیں دور گھومنے چلے جائے کسی پوری سکون کس پرسکون جگہ پر جہاں مطلب کے ٹھنڈا ہو اور سکون ملے کوئی نہ ہونا انٹرنیٹ سے سوشل میڈیا سے دور کیا بولتے
ہاں یار تم نے میری دل کی بات چھین لی میں نے خود بھی یہی سوچھ رکھا تھا کہ اس اس اور شور سے دور کہیں نکلنا چاہتا ہوں کسی اونچی پہاڑی علاقے میں جانا چاہتا ہوں رات کو تاروں کے نیچے بیٹھ کر بات کرنے کا مز مزہ ہی کچھ اور ہوگا
ہاں یار اور وہاں مطلب کہ وہاں پیدل چلنے کا اپنا ہی مزہ ہوگا صبح صبح جب ٹھنڈی ہوا چلی اور سورج نے کر رہا وہ منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے ہم دونوں اور ہمارے دو تین اور دوست مل کر چلتے ہیں سفر کا مزہ دوست تو کے ساتھ ہی آتا ہے تو گاڑی میں گانے سنتے ہوئے راستے میں رک رک کے نئے نئے منظر دیکھ دیکھتے ہوئے جائیں گے تو کتنا ہی مزہ آئے گا ہے نا
ہاں بھائی یار بالکل اور سفر میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کھانا مجھے تھابی سے بھوک لگنے لگتی ہے سوچھ کر کے ہم سفر میں ہ راستے کے ڈبو پر رک رک کر کھانا کھائیں گے
ہاں
ہ ان ڈبوں کی بنائی ہوئی گرما گرم روٹی اور کھلا شوربہ یہ خری اف کیا مزہ دیتا ہے
ت نہیں بدل سکتے میرے بھائی تم ہر وقت بس کھانے کی پڑی رہتی ہے تم تو ایک دم سے ب کرو تب بھی ایسسی ہی تھے آج بھی ایسی لیکن بات تو تمہاری سچھ ہے وہ جو مطلب کہ کیا ہو کہ آگے پر کھانا بیٹھنا مطلب کے رک رک کے کھانا کھا دیتےے اس کی مطلب اس اور اس کھانے کی خوشبو الگ ہی ہوتی تھی اور جب رات کو ٹھنڈ پڑ رہی ہو اور ہاتھ میں گرما گرم چائے کے مطلب کہ جب ہم وہ پیتے تھے تو بندہ سب دکھ درد بول جاتا تھا اور ہ سکون ملتا تھا وہ بات تو الگ ہی تھی بھائی
ہاں یار چائے کا نام مت لو یار دل مچل جاتا ہے وسے کھانے سے یاد آیا کل ہماری امی نے گھر پہ بریانی بنائی تھی اتنی لذیذ و مز دار تھی نا کہ میں نے دو پلیٹ برک ساتھ میں ٹھنڈی رائے تھا اور سیلڈ بھی تھی مجھے تو بس مزہ ہی آ گیا تم بتاؤ کل گھر میں کیا پکا تھا
ہاں یار ہمارے گھر کل سبزی بنی تھی جو مجھے بالکل پسند نہیں تو اس لیے میں نے شام کو باہر سے گرم گرم کباب اور نان منگوا لیے تھے وہ جو مطلب کہ کھولے پر ا پٹ کے ہے نا تو ان کا مطلب کہ اتنا مطلب کہ رسیلے تھے وہ مطلب اتنا زیادہ مزہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے میں نے گھر والوں سے چھپ کر مانگوا ہے تو اپنے سیدھے اپنے کمرے میں ہی لے گیا اور وہی پہ کھانا ا گھر گھر والوں کو بولا مجھے نہیں کھانا ہے مجھے آج بوک نہیں ہے تو وہی تھا کہ مطلب کہ کبھی کبھی ہاں وہ صحت کے لیے برے ہوتے میں مانتا ہوں لیکن کبھی کبھی شت مطلب کہ اس سے مزہ آتا ہمیں مزہ لینا چاہے تو لیکن مطلب کہ زیادہ ہمیں وہ سب کھانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ سب آگے جا کے بہت ہی پرابلم ہے
اار باہر باہر کا کھانے کا مزہ ہی مچاہ ہے لیکن جو مزہ تہواروں پر ملنے والے کھانے میں ہوتا ہے نا یار اس کا کوئی احسان ہی نہیں ابھی جو پچھلی تہوار گزرا تھا نا اس پر جو گھر میں طرح طرح کے پکوان بنے ہوئے تھے نا ان کی تو بات الگ ہی ہے ہمارے گھر پر اتنے سارے مٹھایاں اور لذیذ کھانے بنے تھے کہ دو تو رشتتے داروں کا آنا جانا لگا رہا
ہاں صحی کہہ رہے ہو مطلب کہ تہوار کا اصل مزہ ہی مطلب کہ کھانے اور ملنے جلنے سے مجھے تو اس دن کا سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے میرے بھائی تو جب سب نئے نئے کپڑے پہن ہیں صبح صبح عبادت کے لیے جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں گھر میں جو خوشی اور مطلب کہ رونق ہوتی ہے نا وہ دیکھنے لائق ہوتی ہے میرے بھائی وہ پورے سال دیکھنے کو نہیں ملتی اس بس انہیں دو دنوں پر ملتی ہے دو تہواروں پر ہے نا
ہاں یار بالکل اور کیا بچوں کی خوشیاں دیکھنے لائق ہوتی ہیں کیسے وہ گھر جا کر سب سے ملتے ہیں اور بڑوں سے توحفے اور پیسے لیتے ہمیں بھی ہم بھی جب چھوٹے تھے نا تو بس اس انتظار میں رہتی تھی کہ کب کب بڑے ہم پیسے دیں گے اور ہم با کر دکان پر جائیں گے وہ دن بھی کیا دن تھے یار
ہاں یار بچپن کی وہ مط بچپن کی وہ یاد ہے تو وہ تہوار مطلب کہ جب کھیلا کرتے تھے پٹاخے پھوڑا کرتے تھے تو ان دنوں کی الگ ہی بات وہ تہوار ہمیشہ یاد رہتے ہیں اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں مطلب کہ چھوٹوں مطلب کو دینا پڑتا ہے لیکن پھر بھی لیکن تہوار کے دنوں میں جو ایک بطلب کہ اپنیت کا احساس ہوتا ہے نا وہ دل کو سکون دیتا ہے گھر کی صفائی روشنی اور دیواروں پر مل کے لگے رنگ برنگی کر کے سب کتنا مطلب کہ بڑھیا لگتا ہے
ہاں یار صحیح کہہ رہے ہو خیر اب تو اگلا تہوار کا انتظار رہ ہیں چلو اب اس سفر کے پل آپ پلان پکا کرتے ہیں تم باقی دوستوں سے بات کرو میں اپنے گھر والوں سے اجازت لینے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور سب من گئے تو اگلے ہفتے ہی نکلتے ہیں
ٹھیک ہے بھائی میں آج شام کو ہی سب کو فون کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں تم بھی اجازت لے لو تو چلو پھر جلدی ہی بات کر اپنا خیال رکھنا اور گھر والوں کا بھی مطلب میرا سلام کہنا تو اسی کے ساتھ ہاں بھائی مجھے اور بات چ رہی کہ کیوں نہ ہم اسی وقت پلان کر لے ہم دونوں مل کے پلان کریں یہ پن ان کو بھی بتائیں گے ایسا ایسا ہم نے پلان کیا
ہاں بس بھائی تمہیں پت ہی ہے مجھے کھانے پینے کا کتنا شوق کہ تو اس کا پورا خیال رکھنا کہ تمہیں پتتا ہی ہے بریانی کو قورمہ وہ سب مجھے سب پسند ہے تو وہ ضرور مطلب جوڑنا ہے اس سب سے مطلب کھانے پینے میں
ہاں بھائی جان تو پہلے ہم سبھی لوگ مل کے ہاں آپ کو پتا ہی کم سے کم تو ہم تو آٹھ لوگ تو ہوں گے ہی ہوں گے ہے نا
ہاں وہی نا وہی
اس والے دوست کو بولنا جو تیسرا تھا ہمارا دوست پچھلی بار جو آیا تھا ہم تین ہی گئے تھے پچھلی بار تو اس تیسرے کو بولنا اس کے پاس تو گاڑی ہے ہی اس کو گاڑی کا انتظام کرنے کو بولتے ہیں اور باقی کھانے کا میں میں دیکھ لا لیتا ہوں آپ کے ملب کی آپ کو اچھا لگے گا جب تم مطلب کہ وہاں پہ دیکھو گے میں نے میں نے کیا انتظام
ہاں بس میرا وہ قورمہ اور بریانی وہ سب باقی اس میں رکھ لینا آپ کیونکہ کھانے کا انتظام تو آپ کو ہی کرنا ہے
ہاں کھانے کا انتظام میں کر لوں گا تم وہ ٹینٹ وغیرہ کمل ومل کا انتظام کرنا رات کے سونے کا کہیں وہاں پہ پھر پچھلی بار کی طرح ٹھنڈ سے مر نہ جائیں تو اس کا پورا دھیان رکھنا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے مجھے ٹھنڈ کتنی مطلب کہ ٹھنڈ میں نیند ہی نہیں آتی پھر پوری رات ایسی ہی گزارنی ہوتی ہے ہاں اور زیادہ تر ہمیں زیادہ تر وہاں پہ مطلب کہ گانے شانے تو سننے ہی اس نے اس لیے اسپیکر کا بھی دھیان رکھنا بڑھیا ہونا چاہیے
ہاں بائی کیوں وہ تو پہلے ہی ہوگا وہ تو میں پہلی لسٹ میں رکھوں گی
ہاں بھائی تو تبھی تو ہاں ہاں بھائی جان چلو پھر میں بھی گھر والوں سے اجازت لے لیتا ہوں میں بھی بولتا ہوں ہمیں یہاں یہاں جانا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کشمیر ہی چلے جائیں گے گھومنے بہت ہی اچھی جگہ ہے
ہاں ہاں مجھے بھی لگتا ہے کشمیر وہاں بہت مزہ ہے
ہاں جائیں گے کشمیری ہی جائیں گے تو یہ تو اچھی بات ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا چوتھا دوست وہ بہت کنجوس ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا
ہاں بھائی چلو اب اس کو میں پوچھتا ہوں شام کا اچھا چلو مجھے ابھی امی بلا رہی ہے تو میں آپ کو شام کو پھر فون کرتا ہوں ٹھیک ہے
چلیے جی ٹھیک ہے بہت ہی اچھی بات ہے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ
آبی رکھنا اللہ حافظ رکھ